ٹھیک ہے
شکر اللہ کا میں ٹھیک ہوں آپ بتائ آپ ٹھیک ہو
جی الحمد للہ میں بھی ٹھیک ہوں
آپ کے گھر پہ سب ٹھیک ہے
جی الحمد للہ میرے گھر پہ سب ٹھیک ہے آپ کے گھر پہ سب ٹھیک ہے ماں باپ بھائی بہن سب ٹھیک ہے
ہاں شکر اللہ کا بھی ٹھیک ہے
اورار سنائیے چائے وغیرہ پی لیا اپ نے
نہیں ابھی نہیں پی چائی
تو کب چائے پیتے ہیں آپ
میں اکثر چائےی کم ہی پیتا ہوں یا پھر میں چائے پیتا ہی نہیں ہوں
بہت خوب لیکن چائے پینی چاہیے
میں چائے کے بدلے زیادہ کافی پیتا ہوں کیونکہ مجھے عادت ہو گئی ہے کافی پینے کی تو چائے پینے کی وجہ سے مجھے ویسے بچپن سے چائے پینے کی عادت ہے نہیں تو اس وجہ سے میں پیتا نہیں ہوں
ٹھیک ٹھیک تو اور سنائیے کس بارے میں ہم آج بات کریں گے
بس میں یہی سوچ رہا تھا کہ آج کل کتنے زیادہ خرچے بڑھ گئے ہیں یا کتنے زیادہ خرچے ہوتے ہیں ہم پیسے جمع نہیں کر پاتے ہیں یا پھر ہم ہم سے پیسے جمع نہیں ہو پاتے کیونکہ ہم پیسے کچھ ایسے چیزوں میں خرچ کر دیتے کہ جو کہ ہمارے لیے ضروری نہیں ہوتا ہے اگر آسان شبدوں میں بولوں تو آ ہم فضول خرچی گے
جی بالکل بالکل تو دیکھا جائے پیسے تو ہماری زندگی کے زندگی کا ایک بہت اہم ضرورت ہے آج کے دور میں وہ زیادہ ہی اہم ضرورت بن گئی ہے ہماری زندگی
کیونکہ پیسے کی وجہ سے زندگی آسان ہو جاتی
جی بالکل جی بالکل بالکل تو اسی لیے ہمیں پیسوں کو سمجھداری سے خرچ کرنا چاہیے اور جو ہم فضول خرچی جیسے آپ بول رہے تھے وہ اس سے بچنا چاہیے ا جو لوگ نا آپ کو اپنی آمدنی جن کی آمدنی کے مطابق خرچہ کرتے ہیں تو اور بچت کی عادت اپناتے ہیں تو وہ مشکل وقت میں زیادہ پریشان نہیں ہوتے تو جیسے تو اگر کوئی ہم سے پوچھتا ہے کہ آپ کے حساب سے فضول خر جی کیا ہے نا تو میرا یہ جواب رہتا ہے کہ فضول خرچی کا مطلب آپ مان لیجیے ایسی چیزوں پر پیسے لگانا جو ضروری نہ ہو اور مہنگی اور غیرضروری چیزیں خریدنا یا صرف شوق کے لیے پیسے اڑا دینا اچھی بات تو نہیں ہے یہ تو آپ بھی مانتے ہی ہوں گے
ہاں بالکل صحیح بات بولی آپ نے
اس سے دیکھیے اس سے پیسے ہمارے جلد ہی ختم ہو جاتے ہیں اور جو بعد میں ضرورت کے وقت پریشان ہو جاتے ہیں ہم کے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں اب تو ہمب ہم کیا کریں تو ہمیں چاہیے کہ ہم پیسے بچانے کے لیے ہم ہر مہینے تھوڑی تھوڑی مان لیجیے تھوڑی تھوڑی بچت کرنی چالو کر دیں جس سے ہمارے خرچے کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے اور ہمیں یہ بھی کرنا چاہیے جب ہم کوئی خرچہ کرے تو اس سے پہلے ہم سوچ لینا چاہیے کہ یہ چیز ہمارے لیے واقعی کی ضروری ہے یا ایسے ہی ہم فضول میں اس میں پیسہ اٹھا اڑا رہے ہیں
بالکل صحیح بات بولی آپ نے آپ توجھے بتیا آپ کو ایسا کیا لگتا ہے کہ آپ کن کن چیزوں میں فضول خرشی کرتے ہیں
اگر دیکھا جائے روزمرہ کی زندگی میں تو شام کے وقت میں روزانہ باہر جاتا ہوں اور کچھ باہر کی کھانے کی چیزیں لے لے آتا ہوں جیسے جوس ہو گیا یا آلو کے چپس وغیرہ ہو گئے تو وہ ایک تو صحت کے لیئے بھی ہانی ایک تو صحت کے لیے بھی وہ بری ہے اور آ رہی بات ہماری جیب پہ بھی وہ اثر ڈالتی ہے جب روز روز انسان ایسی چیزوں پہ پیسے فضول میں خرچ کر دیتا ہے جو ہمارے لیے ایک تو ہمیں نقصان ہی دیتی ہے اور اوپر سے ہمارے لیے فائدے مند بھی نہیں ہے تو میرے حساب سے میرے یہ فضول خرچہ تو یہیں ہے ابھی فی الحال تو میرے لیے یہیں ابھی فضول خرچہ ہے آپ بتائیے آپ کوئی فضول خرچے کرتے ہیں
جی اگر میں دیکھوں تو میں اگر کچھ دوستوں کے ساتھ جب باہر جات ہوں یا پھر روزمرہ کی زندگی میں جب میں باہر جاتا ہوں تو میں باہر کی چیزیں زیادہ کھاتا ہوں تو اس پہ پیسے خرچ ہو جاتے اور مجھے یہ لگ تہ میں کچھ ایسی چیزیں خریدتا ہوں جو پھر میں استعمال نہیں کرتا ہوں میں ان چیزوں پہ فضول خرچی کر لیتا ہوں جیسے ایسی کوئی چیز خرید یا پھر کوئی ایسی چیز جو کہ مہنگی ہو جو مجھے سستی بھی اگر مل سکتی ہے لیکن میں مہنگی ہی خریدتا ہوں وہ پھر میں فضول خرچی کر لیتا ہوں ان چیزوں پہ
جی بالکل بالکل
اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اگر ہم جیسے کہ ہم میں بات کروں گا آج کے دور میں نوجوانوں کی نوجوانوں کی بات کریں وہ زیادہ سے زیادہ مہنگے موبائل فون خریدنا پسند پسند کرتے ہیں
جی بالکل
حالانکہ اگر وہ ان کا استعمال وہ ان موبائل فونس کا استعمال کرتے ہیں جس کے لیے وہ ایک لاکھ دو لاکھ خرچ کر لیتے موبائل فون کو موبائل فون خریدنے کے لیے وہ دس بیس ہزار میں بھی وہی موبائل فون خرید سکتے جس کا وہ استعمال ایک جیسا کر سکتے ہیں جیسا استعمال وہ دس بیس ہزار کے موبائل فون پ کریں گے وہی استعمال وہ کر سکتے ایک ایک لاکھ ڈیڑھ لاکھ کے موبائل فون کا بھی
جی بالکل بالکل
سے وہ فضول خرچی کرتے ہیں اتنا زیادہ مہنگا موبائل فون خرید کر وہ اس سے بل اس کے بدلے وہ ایک پیسے کر سکتے کا وہ پیسے بچت کر سکتے ہیں اور صحیح کاموں میں لگا سکتے ہیں
ج بالکل اگر دیکھا جائے تو بچت تو بچت کی عادت جو ہے وہ انسان کو ذمہ دار بنا دیتی ہے اور بچت چ ہو بچایا ہوا پیسہ جو ہوتا ہے ہم اپنی تعلیم یا صحت یا گھر کی ضروریاتوں میں بھی مشکل کے وقت جو ہماری جب ہماری کوئی مشکلات آتی ہے تو اس وقت ہم وہ اس استعمال کر سکتے ہیں بہت کام آتا ہے اس ٹائم وہ بچت تو اس لیے چاہیے جی جی
میرا یہ خیال ہے کہ جو پیسے جمع کرنا یا پھر فضول خرچی نہ کرنا ہم نے کسی کو اگر اس بارے میں اطلاع دینی چاہے تو ہمیں شروع کرنا چاہے ان بچوں کو کھائے کہ فضول خرچی نہ کرے کیونکہ اگر ہم دیکھیں گے آج کے دور میں آج کے دور میں ہم بچوں کو ایسے پیسے دے دیتے وہ پھر ان میں باہر کی چیزیں خریدتے ہیں جس سے ان کی صحت بھی خراب ہوتی ہے یا کوئی ایسی ایسی چیزیں خریدتے ہیں جو کہ ان کے لیے صحیح قارار نہیں ہوتی ہے نہ ایسی کسی بھی چیز میں پیسے خرچ کر دیتے ہیں جو کہ ان کے لیے اچھی ثابت نہیں ہوتی ہے میرے خیال سے ہمیں ہمیں چاہیے کہ ہم پہلے بچوں کو سکھائے کہ فضول خرچی نہ کرے فضول خرچی آپ کن کن چیزوں میں کرتے ہو ان سے دور رہے اور وہ پیسے بچت کرے پیسے بچائے تاکہ وہ ان کے لیے وہ ضرورت کے وقت کام آ سکے یا ایسے چیزوں میں خرچ کرے جو کہ ان کے لیے فائدہ مند ہو اور اس بات پر ہم خود بھی عمل کریں جیسے کہ اگر ہمیں ہمارے پاس اگر پیسے ہوتے تو روز روز یا پھر مہینے میں یا پھر ہفتے میں ایک مرتباہ وہ پیسے اس میں سے تھوڑا تھوڑا سا نکال کر ہم بچت کر سکتے ہیں تاکہ وہ ضرورت کے طور پہ کام آ سکتے اور جیسے ہم کرتے ہیں کام آج کے دور میں جو خاندان والے ہوتے یا پھر گھر والے ہوتے وہ ایسے ہی بنا وجہ باہر جاتے ہیں گھومنے پھرنے یا پھر وہاں پر ضرورت سے زیادہ پیسے خرچ کرتے ہیں جتنے ان کو خرچ کرنے ضرورت ہوتی نہیں ہے وہ اس میں رو رکاوٹ کر سکتے یا پھر ایسے فضول خرچی نہ نہیں کر سکے جس سے کہ وہ پیسے بچائے اور تاکہ ان کے لیے ان کے مستقبل میں وہ پیسے کام آ سکے
بالکل بہت صحیح بات کہی آپ نے اگر دیکھا جائے ہم اپنے بچوں کو بچپن سے ہی جو ہم ان کو پاکٹ منی دیتے ہیں اس سے کچھ حصہ بچانے کی عادت ڈلوائے ڈلوائے جائے تاکہ وہ بڑے ہو کر بھی وہ جو نہ اس عمل پہ اس کو عمل کرے تاکہ وہ بڑے ہو کر بھی کچھ بچت کر پائے تو ہم کو چاہیے کہ جو ہمارے گھر والے ہیں اور دوستوں کو بھی اس کی اہمیت بتائی کہ بتا کہ بچت کرنے سے ہمارے بچت کرنا ہمارے لیے کتنی ضروری ہے اور فضول خرچی سے ہمیں بچنا چاہیے تو اگر ہم ہر مہینے تھوڑی تھوڑی بچت کرنا کرنا شروع کر دیں گے تو اگر کوئی ضروریات ضرورت کے وقت ہمیں پیسے ضرورت ہوں گی تو ہم وہ اس ٹائم اس وقت استعمال کر سکتے ہیں
میرا آپ سے ایک سوال ہے جیسے کہ میں نے پہلی عرض کہ میرے خیال سے لوگ موبائل فون مہنگا مہنگا موبائل خریدنے میں پیسے فضول خرچ کر لیتے ہیں اسکے بر اگر وہ سستا ہی موبائل فون خریدیں گے لیکن استعمال وہ ایک جیسا کرتے ہیں مہنگے موبائل فون کا بھی سستے موبائل فون کا بھی آپ کیا لگتا ہے لوگ اور کن کن طریقوں سے فضول خرچی کرتے ہیں
جی جیسے آپ کہہ رہے ہیں کپڑوں پہ لوگ بہت زیادہ فضول خرچی کرتے ہیں اگر دیکھ دکھیا جائے جو آج کے دور میں ہے تو روزمرہ روزمرہ زندگی میں دیکھھی جائے جو ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے ہم دیکھتے ہیں تو اس میں نا ہر کوئی ا اپنے آپ کو سنوارنے میں لگا رہتا ہے وہ سوچتا ہے کہ میں اگر آج یہ والا جینس لاؤں گا یا یہ والا یہ والی پات لون لاؤں گا تو اس سے اس سے میں اچھا دکھنے لگوں گا تو تو وہ اس پہ پیسے فضول کر دیتے ہیں لوڈ لوگ اب اپنے کپڑوں پہ بہت زیادہ پیسہ فضول کرنے خرچ کرنے لگ گے ہیں
یہ کہنا چاہتے ہو کہ لوگ ضرورت سے زیادہ کپڑے خریدتے ہیں جو کہ پر وہ استعمال بھی نہیں کرتے ہیں
جی بالکل بالکل
لیکن مجھے لگتا ہے یہ شوق زیادہ عورتوں میں پایا جاتا ہے جو عورتیں ہوتی ہے وہ ضرورت سے زیادہ کپڑے پہن خریدتی ہیں پھر وہ زیادہ پہنتی نہیں استعمال نہیں کرتی ہے پھر وہ کپڑے ضائع کر دیتی ہے
جی بالکل عورتوں میں بھی پایا جاتا ہے اور آج کل کے جو چھوٹے چھوٹے نوجوان ہیں ان میں بھی پایا جاتا ہے میرے کئی سارے ایسے دوست ہیں جو فضول میں کپڑے لا رہے ہیں اور بولتے ہیں ہم آج ایک ایک کپڑا پہنیں گے کل دوسرا کپڑا پائیں گے لیکن پھر وہ اس بات پہ عمل کرتے نہیں ہیں تو یہ ایک فضول خرچہ ہی ہے میرے حساب سے تو ایک فضول خرچہ ہی ہے یہ
بالکل صحیح بات بڑا اچھا لگا آپ سے اس متعلق بات کر کے امید ہے دوبارہ کبھی ملاقات ہوگی
جی بالکل مجھے بھی آپ سے بات کر کر بہت اچھا لگا تو امید ہے آپ اپنا خیال رکھیں یں گے اور اپنے گھر والوں کا بھی خیال رکھیں گے
جی ہاں بالکل خدا حافظ